العل ولیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السل ورحمۃ اللہ و برکاتہ
شکر اللہ وقہ آپ سنا بھائی جناب ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں تو گھر میں سبھی ٹھیک ہے
جی شکر اللہ کا آپ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے یار دوست ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میرے گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ نے کچھ کھانا وانا کھا لیا
جی بھائی کھائے چائے بائے ہو گئی
چلے بھائی جان یہ بہت ہی اچھی بات ہے تو بھجن میں ا بھی بیٹھائی تھا میں صبح اٹھا چھ بجے پھر واکنگ کی تو ابھی پھر آیا پھر وہاں سے نہایا دھویا تو کچھ کھایا تو انڈے وڈے کھا لیے تو میں ایسے ہی بیٹھا تھا میں نے سوچا کہ آپ سے کچھ بات کر لی جائے فزیکل فٹنس کے بارے میں اور ہیلتھ کے بارے میں تو بہت سے لوگ ہیں جو گل ہوتے جا رہے ان کو بیماریاں اٹیک کر رہے میں نے سوچا اسی پہ کچھ باتیں کر لے
جی بھائی جی بالکل ٹھیک
تو بھائی میرے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فزیکل فٹنس اور ہیلتھ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں نا بھائی جان تو اگر ہماری باڈی
اگر ہماری باڈی ہیلتھ اور ا ہم جو ہماری باڈی ہوتی ہے میرے بھائی ہیلدی اور فٹ ہوگی تبھی ہم اپنی لائف کے ہر کام کو آسانی سے کر سکتے ہیں جیسے کہ ایک مشین کو اچھے سے چلنا کے لیے ریگولر مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی ہماری باڈی کو بھی روزانہ ایکسرسائز ہیلدی فوڈ اور پراپر ریسٹ کی ضرورت ہو ہوتی ہے آج کے ٹائم میں ٹیکنالوجی نے ہماری لائف کو بہت ایزی بنا دیا ہے لیکن مطلب کہ اس کے ساتھ ساتھ لوگ کم چلنا پھرنا پسند کرتے ہیں زیادہ ٹائم موبائل ٹی وی اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتے ہیں بیٹھنے کی کی وجہ سے لوگ مطلب کہ جو ہے فزیکلی ایکٹو نہیں رہتے اس کا ریزلٹ یہی ہوتا ہے کہ کہ ان کا ویٹ بڑھتا بڑھنے لگتا ہے اور ہیلتھ پرابلم شروع ہو جاتی ہیں نا بائی جان
جی بالکل
تو میں آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں اسی کے اوپر
جی بھائی جان دیکھو بھائی جان کیا ہے ج سے جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے سب سے س پہلے ہمیں مطلب اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے
ہاں بھائی جان
کیونکہ ہم جیسے آپ کو پت ہی ہے کہ جو آپ نے حلک کے بارے میں بولا ہمیں دیکھو بھائی جین کیا ہے جو ہیلت کا مسئلہ ہے نا ہمیں اس کو ہمیں سب سے پہلے اپ اپنا مطلب خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے کن سے ہمارے ہیلتھ پہ اثر پڑ رہا ہے
ہاں بھائی جان
ہمیں سب سے پہلے اس کا خیال رکھنا ہے جس سے ہمیں لگے گا کہ یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے ہمیں اس کو اوائڈ ہی کرنا ہے
ہاں بائی جان
کہ اس سے ہمیں بھی فائدہ ہے اور ہمارے گھر والوں کو بھی فائدہ ہی ہے دیکھو بھائی یہ کہ جب اگر ہمارے ہیلتھ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ سب سے پہلے ہمارے گھر والوں کو یہ دیکھنی پڑتی ہے کیونکہ جب کوئی مطلب جس سے کوئی ہیلتھ کا ایشو ہو رہا ہے تو وہ تو خود پھر مطلب لیٹا ہوتا ہے مگر جو اس کے پیچھے گھر والے ہوتے ہیں ان کو مطلب بہت بھگتنا پڑتا ہے اس وجہ سے اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے اور جیسے کہ جو باڈی ہماری ہے اس کا دھیان رکھنا ہے جیسے کہ ہم ادھر کا کچھ بھی مطلب کھا رہے ہیں جنک فوڈ وغیرہ وہ ہمیں اوائڈ کرنے ہیں جس سے ہمارا صحت بھی ٹھیک رہے گا
ہاں بائی جان
جی
بائی جان اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ جو فزیکل فٹنیس کا مطلب صرف اسٹرانگ مسلز یا سکس پیکس بنانا نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری باڈی ہیلدی ہو ہمیں بنا مل کہ تھک اپنی ڈیلی کام کر سکیں اور ہمیشہ مطلب کہ انرج فیل کریں ایک فٹ انسان صرف فزیکلی ہی نہیں مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے ہیلدی رہنے کے لیے ہمیں روز کم سے کم تیس سے چالیس منٹس کی ایکزرسائز کرنی چاہی ہمیں واکنگ کرنی چاہیے جگنگ کرنی چاہیے رننگ کرنی چاہیے چاہے اور سائکلنگ اور سوئمنگ بھی کرنی چاہیے یا سمپل اسٹریچنگ کر سکتے ہیں اگر ایزرسائز کرنا پاسبل نہ ہو تو روود تھوڑا چلنا بھی ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہیلدی فوڈ بھی فزیکلی فٹنیس ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے تو ہمیں فریش فروٹس گرین مطلب کہ سبزیاں دودھ اینڈے دالیں اور ہیلدی مطلب کہ ہوم میڈ فوڈ کھانا چاہیے مطلب کہ فاسٹ فوڈ جنک فوڈ اور کولڈ ڈرنک جو ہوتے ہیں کے زیادہ استعمال ہماری ہیلتھ کو نقصان پہنچاتا ہے اس لیے ہمیں بیلنسڈ ڈائٹ لینا چاہیے نا بھائی
جی بھائی جان بالکل جی
ہاں بائی جان تو میں آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں تو بولیے
ایکچولی بھائی جان جو آپ نے بات بولی وہ بہت ہی اچھی بولی آپ نے
ہاں ہاں بائی جان
جی اس کے میں آپ کو یہاں سے بھائی جان اور ایک بات بولنا چاہوں گا کہ کے بیٹیوں کے بارے میں
ہاں بھائی جان
جی آپ کو پت ہی ہے کہ ہمارے سماج میں آج کل مطلب لڑکیوں کو کتنا بے عزت کیا جا رہا ہے
ہاں بھائی جان
ا جی جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ ہماری بیٹیاں ہمارے لیے ہوتی کیا ہیں جو لڑکی ہوتی وہ اپنے ماں باپ کے لیے مطلب کتنی پیاری ہوتی ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے جب کسی بیٹی کی ش شادی ہو رہی ہے تو اس کا بااب جوب ہو رہا ہے کہ مجھے مطلب ایک ٹکڑا نکالا گیا میں نے کسی کو اپنا جسم کا ایک ٹکڑا دے دیا ہے اور جب وہی بیٹی اپنی سسرال پہنچ جاتی ہے تو اس کو وہاں پہ مطلب بہت کچھ سہنا پڑتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے یوگا آج کل کے زمانے میں مطلب کوئی کئی
ہاں بائی جان ہاں ہاں آپ نے بالکل اچھی بات کہ
جی بھائی ج اس کا کارن مطلب ہے اگر ہم یہی د گے جو ہماری مطلب خود اپنی کی بیٹی ہو رہی ہے تو جب ہم اسی شادی کر رہی ہے تو اگر اس کو وہاں پہ کوئی کچھ بھولے گا برے کیوں بولا اس نے ایسا یہ کیسے بولا اس نے یہ غلط ہے وہ ہے تو آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی وہ کرے گی یہ کرے گی تو جب ہم ہی کسی دوسرے گھر کی بیٹی- اپنے گھر لاتے ہیں ہم اس ٹائم یہ نہیں بولتے ہیں کہ- یہ تو آہستہ- آہستہ دیکھے گی کیسے کیا کرنا ہے اس ٹائم- اس بچاری کو تانا مار رہا ہے آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے- مل وہ اس کی کوئی عزت ہی نہیں کر رہی ہے جیسے کہ آپ کو بھائی جب پتہ ہی ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کا باپ میں خود ہوں-
تو بھائی جان آپ میری بات سنو مطلب کہ- جو آپ نے بولا وہ بھی ٹھیک ہی بولا لیکن کہیں نہ کہیں اگر آپ کو دیکھا جائے تو آج کل- سماج میں جو گورنمنٹ ہے اس نے بھی کہی بہت ساری مطلب کہ ا لڑکیوں کے اوپر بہت سارے مطلب کہ فائدے رکھے ہیں اگر- کبھی کبھار کیا ہوتا ہے لڑکی ہی غلط ہوتی ہے لیکن وہ اپنے ان فائدوں کا جو گورنمنٹ نے اسے دیے ہے اس کا غلط استعمال کر کے- مطلب کہ نوجوان لڑکوں کو ہی پھنسا دیتی ہیں تب ان- اس تھوڑی ان لڑکوں کی غلطی ہوتی تب بھی ان لڑکیوں کی غلطی ہوتی نا- کیونکہ وہ جو گورنمنٹ نے اسے مطلب کہ- وہ سیفٹی رولز یہ ہے ان کا غلط استعمال کرتی ہے- تو آپ نے تو سوشل میڈیا پہ اتنا سارا دیکھا ہی ہوگا- کیونکہ اگر ان کو سوچنا چاہیے اگر کہ ہم گورنمنٹ نے اتنے سارے مطلب کہ وہ دیے ہیں- تو ہم اس کا خود اچھے سے استعمال کر سکیں- اپنی سیفٹی کے لیے نہ کہ دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے آپ نے تو وہ بھی دیکھا ہوگا- پچھلی بار میں نے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا تھا بطلب کہ ایک لڑکی آتی ہے وہی- تو وہ ٹوک دی تھی ہے بائک والے کو- وہی سے آگ تو اس کے بعد وہ ب- بولتی ہے اس مطلب کہ کیا کرتی ہے ایک پتھر لاتی ہے ایک بائک والی کی بائک توڑ دیتی ہے- بائک والا بچارہ کچھ بول ہی نہیں پاتا کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں نے یہاں سے کچھ بولا تو سرک- مجھے ہی اندر کر دے گی تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے نا کہیں نہ کہیں وہ بھی ہمیں- ہم ان کو سوچنا چاہیے ہے نا-
بالکل صحیح بھائی جا-
تو اگر مطلب کہ یہ بات بھی اچھی ہے لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے- مطلب کہ اویلٹی جنڈر بیسس مطلب کہ یہ نہیں کرنا چاہیے اس کے بجائے ہمیں- لڑکی اور لڑکے کو اکولی دیکھ- نا چاہے اکولی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسا لڑکا ہوتا ہے ویسی ہی لڑکی بھی ہوتی ہے- یہ بھی غلط بات ہے کہ لڑکے کو زیادہ مطلب کہ ہم وہ کر سکیں- لڑکی کو نہیں نہیں ہمیں دونوں کو جینڈر بیسس وہ- شن ابھی نہیں کرنی چاہے-
جی بالکل جی بھائی جان-
ہاں بھائی جان تو آپ بھی کچھ بتائے کہے کچھ-
دیکھو بھائی جان جو آپ نے بات بولی وہ بھی بالکل صحیح ہے لڑکیوں بھی کہئی مطلب کسی جگہ پہ غلط- فائدہ اٹھا رہی ہے وہ سوچ رہے چلو میں تو لڑکیوں- وں میرا تو ہر کوئی سنے گا جو لڑکا ہوتا ہے اس کا پھر کوئی سنتا ہی نہیں ہے یہ بھی صحی بات ہے- دیکھو بھائی جرا اب کیا ہے کہ جو لڑکی ہوتی ہے نا
ہاں بائی جان-
مطلب آج کل کے زمانے میں لڑکی کی عزت تار تار ہو رہی ہے- دیکھو کہ کیا ہے بھائی جان کے جب کوئی لڑکی ایسی بھی ہوتی- ہیں نا مطلب جو سماج کو بگاڑ رہی ہے-
ہاں بھائی جان
مگر اسی پہ کہیں نہ کہیں اگر دیکھیں گے ہم کوئی لڑکی ایسے بھی مل رہی ہے کہ جو- دیکھ رہی کہ مجھے اپنے سماج کو بچانا کیسا ہے-
ہاں بھائی جان
جی جیسے کہ آپ کو پتا ہے جو آپ نے ابھی بولا سکیموں کے بارے میں دیکھو بھائی اس سح کیا ہے کہ جب پہلے ہمارے مطلب دیش میں کوئی بھی لڑکی پیدا ہو رہی تھی تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو سر نیچے رکھتے تھے پھر کیا میں نے کہئی ایسے بھی دیکھا ہے جب اس گھر میں بیٹیاں پیدا ہو رہی تھی وہ روتے ہیں پھر
ہاں بج ہاں یہ دو یہ بہت ہی غلط بات ہے یہ بھی مطلب کہ ہم کو نہیں کرنا چاہی جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ ہمیں لڑکی یا لڑکی کے بارے میں مطلب کہ ڈسکرمنیشن نہیں کرنی چاہیے جیسے لڑکی تو ہوتا ہے ویس ہی لڑکی بھی ہوتی ہے جو میں نے ابھی ابھی آپ کو بولا تو ہاں ایک لڑکی اگر پڑھی لکھی مطلب کہاں ہم اس کو پڑھائیں گے لکھائیں گے تو وہ وہ بھی کامیاب ہوگی کے ساتھ ساتھ جو آگے آنے والی نسلیں ہوں گی جہاں پہ وہ رہے گی وہ بھی کامیاب ہوئی کیونکہ ایک عورت کی جب ہم شادی کرتے ہیں تو وہ وہاں اس گھر میں بھی مطلب کہ سارے خاندان کو ایجوکیشن دیتی ہے سنبھالتی ہے مطلب کہ جو اس کا بچہ ہوتا ہے پھر وہ اس کی بھی پہلی ٹیچر بنتی ہے اس کو اپنے بچے کو سکھاتی ہے پڑاتی ہے کیسے کرنا ہے تو وہ بات بھی ہے
جی بالکل سحیح بھائی ہے
ہاں بھائی جان تو یہ بات بھی ہے تو ہمیں اس کا بھی دھیان رکھنا چاہے تو بھائی جان آپ سے بات کر کے بول اچھا لگا آپ اللہ آپ کی حفاظت کرے اللہ عامین اپنا خیال رکھیے گا
اللہ حافظ